ہلو آواز آ رہی ہے
ہاں جی آ رہی ہے آواز السلام علیکم
علیکم السلام
اور سنائیے سب
ہاں میں رلیل خیریت سے ہوں اور مارد ٹھیک ہے ہو اور آپ بتائیے آپ کیسے ہو
جی میں بھی خیریت سے ہوں بس بیٹھی ہوئی ہوں اور کھانا لائی
ہاں کھانا تو وغیرہ تو کافی سمے پہلے کر لیا تھا ہمارے ابھی ابان نے سبھی لوگ چھر ہیں کھانا کھانے سے
اچھا کیا پکایا آپ کی امی جان م جج
ہاں ب آ سے امیزان نے پکڑا تھا رائتا بنا جات تھا تھڑی اور بیگن کی سبزی تھی
مسالہ یہ تو بہت اچھی بات ہے
ہوں بالکل بالکل ہاں میں سوچ رہا تھا کہ آج کل جو دور چل رہا ہے وہ آن لائن شاپنگ وغیرہ مطلب ڈیجیٹل ی روپ سے ہویا ہے تو آپ سے اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں
ہاں ماشاء اللہ یہ تو آپ نے
ہاں بالکل بالکل ویسے آپ کا خیال ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے اائن شاپنگ کے بارے میں
ویسے نہا آج کل لگ ال ہیں خریداری کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس سے کیا ہمارا سمے بھی بچتا ہے ادھر ادھر آنے کی جو محنت ہوتی ہے اس سے بھی بچ جاتی ہے ویسے تو ٹھیک ہے لیکن مسالہ جو آن لائن کپڑے کپڑے وغیرہ کچھ بھی منگاؤ گا آپ تو زیادہ خاص اچھا نہیں آتا ہے لائن چیزوں میں
ہاں بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے آن لائن شاپنگ مطلب ہے کہ ہم ہاں اس میں جو ہے ہماری ٹائم کی بچت ہوتی ہے اور دوسرا ہے کہ اس میں ہمارا جانا نہ مطلب ٹریفک اتنا نہیں بڑھتا ہے اور کافی ساری اور کوئی ساری چیزیں میں چیزیں ہمیں آن لائن شاپنگ سے سستی بھی مل جاتی ہیں تو ہے کافی سارے فائدے بھی ہیں لیکن نقصان تو جیسے کہ کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کا نقصان بھی اسی کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ اس میں کئی ساری چیزیں ہیں جیسے پیسے اچھے لینے کےع باوجود بھی ہمیں ڈھنگ سے نہیں مل پاتی ہیں جیسے کپڑے ہو گئے کئی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں مطلب پیسوں کے انوسار نہیں ملتی ہیں
ہاں م مسالہ یہ تو آپ کے بالکل صحیح فرمایا لیکن جو اپ آف لائن نا مجھے اس سے زیادہ بہتر نہیں لگتا کچھ بھی اپنا جو بھی خریدنا ہے دیکھ کے خرید لو آن لائن میں کیا دیکھ کچھ ہے اور ہے رتا کچھ اور ہے
ہاں بالکل لیکن یہ یہ کمپنیوں کا کام نہیں ہوتا ہے یہ بیچ میں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ وہ فراڈ کر دیتے ہیں جیسے کہ ابھی تم کوئی سا فون منگاؤ جیسے کوئی جیسے تیس ہزار اوپر سے روپے کا کوئی فون ہے تو وہ لوگ تو اچھا بھیج دیتے ہیں پر جو وہ بیچ میں ہوتے ہیں جو ڈیلیوری کرنے والے یا پہنچانے والے وہ لوگ کوئی نہ کوئی فراڈ کر کے انہیں نکال لیتے ہیں اور لوگوں کے پاس جیسے کہ ان میں سامن ہوتا ہے یا کانچ کا سیسا ہوتا ہے ایسی چیزیں نکلتی ہیں تو آن لائن شاپنگ سے مطلب مہنگا سامان منگانا تو دقت ہے تو کافھی سستا سامان منگانا چاہیے جیسے کہ جوتے وغیرہ ہوئے اور سلیپر وغیرہ ہوئے کبھی چھوٹے چھوٹے کپڑے جیسے کہ تین سو چار سو روپئے کے تو ان میں اتنا ف آنے کا خطرہ نہیں رہتا ہے بلکہ میگی چیز منگا ہو جیادا تو ادھک فراڈ ہوتا ہے
ہاں جی ماسال اللہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور لیکن ویسے سب سے زیادہ بہتر آپ کے لیے آن لائن شاپنگ ہے یا آف لائن
ہاں ویسے میں تو ا آف لائن ہی جاتا ہوں بٹ آن لائن میں کچھ چیزیں ہیں جو میں منگانا پسند کرتا ہوں جیسے کہ جو جوتے ہیں چپلیں ہیں کئی ساری چیزیں ہیں جیسے کوئی بک پسند آئے گی تو آپ بکس منگا سکتے ہو آن لائن ہے لیکن کئی ساری چیزیں جو آن لائن منگانا پسند کرتا ہوں
ہوئی تھی تو میں بھی سوچ رہی تھی کہ آن لائن شاپنگ کروں پل میرے من میں کہ کیوں نہ کہیں سستے سےی بازار میں جائیں جہاں سے اچھی سی خریداری کریں تو زیادہ بہتر رہے گا
ہاں بالکل ہاں یہ تو رہتا ہی ہے کہ بازار سے جاؤ تو کافی ساری چیزیں میں سستی بھی مل جاتی ہیں آن لائن سے پر آن لائن میں ایسا نہیں ہے کچھ جیسے کچھ ہی سامان ہے میں آن لائن منگاتا ہوں کبھی سارے جیسے انڈر گارمنٹس بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی منگا لو تو وہ بھی کافی سستے پڑ جاتے ہیں جیسے کہ بازار جانے کی کبھی فرصت نہیں ہے تو آن لائن منگا لو تب تو ٹھیک ہے پر بازار بھی ہمارے زیادہ نزدیک ہے زیادہ دور نہیں ہے تو میں بازار چلے جاتے ہ اور وہی ہے کہ آن لائن مطلب زیادہ سامان آن لائن اتنا منگاتے نہیں ہیں پر آج کل تو آن لائن کا بہت زیادہ دور بڑھ گیا ہے اب تو تم دیکھتے ہو گے جیسے کہ اب جو کئی سارے ایپ آ گئے ہیں بلنک کٹ ہے وغیرہ وغیرہ تو ان کے ذریعے سامان آپ کا مطلب دس منٹ میں ہی آ جاتا ہے اب تو کافی ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں پہلے سے
ہاں ماشاء اللہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا لیکن ن یہ تو صحیح بات ہے بس ہیلو
ہاں ہاں بہل کل
ہاں میرے حساب سے تو آف لائن شاپنگ زیادہ اچھی ہے کیوںک اپنے کو بھی سامان خریدنا ہے چاہے ک کرمی ہو جا کے گیا ہو
ہاں بالکل یہ یہ تو جس
سسٹم
ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں اور یہ بھی کرنا بھی چاہیے کیونکہ آن لائن جان آف لائن لینے سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ اسے ہم اپنی ہنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہاتھوں سے چوگر جیسی بھی کوالٹی کا سامان ہوتا اس حساب سے ہم خرید لیتے ہیں اور آن لائن میں تو کیا ہے ہم صرف دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کیسا ہے تو ہمیں اس کا اتنا کوالٹی ہوئی یا اس کی جو بھی ہوتا ہے جو اس کا ہارڈ ویئر سسٹم ہوتا ہے تو ہم اسے اتنا دیکھ نہیں پاتے ہیں ڈھنگ سے آن لائن میں تھوڑی ویرائٹیز مطلب اس کیھتا ادھک ملتی ہے پر اسے ہم دیکھ نہیں سکتے کہ کس طرح کا ایک پروڈکٹ ہے تو اس وجہ سے ہمیں آف لائن لینے میں ادھک فائدہ ہوتا ہے
ہاں جی مساء اللہ ایک اور ویسے بھی میں بھی سوچ رہی تھی کیوں نہ میں مارکیٹ بازار لیرا جاؤں تو میں نہیں سوچا بھی پہنچوں آپ چلو گے
ارے بالکل بالکل آپ بتا دینا کب فری ہوتے ہو ہم بھی چل چلیں گے ساتھ میں ہم بھی کچھ اپنے لیے سامان وغیرہ لے آئیں گے
ہاں مری سوو رہ ہیں سستی بجار میں سلتی ہیں ہانسیی بچو
آ تھوڑی آپ کی آواز ہلو آپ کی آواز تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے تو تھوڑا اپنی آواز کو سدھار لیں
آواز نہیں آ رہی
ہاں کم کم کٹ کٹ کے آ رہی ہے
اچھا اچھا
چلو چلو ویسے ہے آپ کر لینا آف لائن تو لے لینا پر آن لائن بھی ٹرائی کرتے رہناا کیونکہ کئی ساری چیزیں ہیں جو آن لائن بھی آ جاتی ہیں اور اچھی آتی ہیں
ہاں میں نے بھی اپنے لیے کئی بک وغیرہ بھی منگائی تھی اور کپڑے وغیرہ اسکول بگ وغیرہ اور پالج یہ بہت وغیرہ بھی منگ آن لائن شاپنگ سے وہ بہ زیاد اچھی آئی یہ سب چیز ہیں
ہ بالکل آتی ہیں کیوںک جو تھوڑی کم رینج کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ایک ہزار سے لے کر پانچ ہزار تک کی جو وستویں ہوتی ہیں وہ تو اچھی آتی ہیں لیکن مہنگی ہوتی ہے وہ کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں لوگ بیچ میں مطلب جو کمپنی ہوتی ہے اس کے دوارا تو اچھا ہی بھیجا جاتا ہے پروڈکٹ بٹ جو بیچ میں کمپنی ہوتی ہے وہ سب دقت کرتے ہیں لوگ آگ جیس ہوتے ہیں نا جو کافی ڈیلرس جیسے ڈیلیوری بوائے ہو گیا یہاں پر جو مال آتا ہے وہ سارے فراڈ کرتے ہیں نہ کی کمپنیاں کمپنیاں تو اپنا پروڈکٹ ہے وہ اچھے سے بھیجتی ہیں پیکنگ کر کے
ہاں جی یہ تو ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرم تھا سبھی کم ویسے زیادہ تر سے خاص کر کے سبھی کم دنیا کے اوپر ہو ہے کوئی کیسا پروڈکٹ بیچ رہا ہے کوئی کیسا بیچ رہا ہے
ہاں بالکل بالکل ہاں پر ب یہ تو اپنے اوپر ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کیا خریدنا ہے کیسے خریدنا ہے پر رہتا ہے آج کل فراڈ بھی ہے تو بڑھے گا تو ہے ہی کیوںکہ لوگ آج کل لالچی ہو گئے ہیں تو فراڈ وغیرہ تو آم بات ہو گئی ہے آج کل
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور سنائیے ہیلو
ہاں ہاں بولیے
ہاں جب کبھی نا آواز کٹ جاتی ہے تو آپ ہاں میں کو جاؤں گی کہیں سستے بازار میں آپ ہی چلے تو مجھے بتا دےینا
بالکل بالکل میرا بھی من تھا کہ آج میں بازار گھوم کر آؤں تو میں بھی چلوں گی ساتھ میں تو آپ کو ضرور بتاؤں گا
ہاں جی بالکل میرے سور بھی بول رہے تھے کہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ لوگ چلیں گے ساتھ میں اچھا رہے گا
ہاں ہاں بالکل بالکل ہونا بھی چاہیے بازار میں جانے سے ساتھ میں جانے سے کیا ہے کہ کوئی ساری چیزیں ہم ساتھ میں خرید لیتے ہیں تو سستی بھی پڑ جاتی ہے اور ہوتا ہے کیوںکہ ہم ساتھ میں بازار جائے تو پسندی سا سامان لے لیتے جیسے کہ کپڑے وغیرہ جوتے وغیرہ تو ہم ساتھ میں اچھا جانا چاہ ہی ہے ساتھ میں اچھا لگتا ہے
ہاں جی بالکل مجھے بھی نا ب بچوں کے لیے جوتے وغیرہ ل کے آنے ہیں اور گرمیوں کے لیے کپڑے وغیرہ لے کے آنے ہیں تو کیا سستے سے بازار میں جا کے لے آئیں گے اور بچوں کو منورنجن بھی ہو جائے گا ان کو کہیں پارک وغیرہ میں بھی گھما لائیں گے کچھ
ہاں بالکل بالکل آپ کی یہ بڑھیا سوچ ہے کہ اپنے جو بچے ہوتے ہیں انہیں گھماؤ اور کہاں ہونا بھی چاہیے ان کا گھر گھر کیا ہی رہتے ہیں ہمیشہ بور ہی رہتے ہیں بوریت فیل کرتے رہتے ہیں جانا بھی چاہیے
ہاں جی بالکل چلو ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا ملا اچھی جانکاری ملی آن لائن اور آف لائن
بالکل بالکل مجھے بھی آپ سے گفتگل کر کے بات ب اچھا لگا ٹھیک ہے چلو